ہ
السلام علیکم
السلام وعلیک
ہیلو آواز اری ہے اپ کو وعلیکم السلام اور کیسے ہیں آپ ہیلو
ہلو ہلو اری ہے اری ہے
جی اور کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا بڑھیا
جی اچھا اور بتائیے کیا چل رہا ہے
بس یہی گرمی ہے
گرمی تو بہت ہے یہاں بھی جو جو موسم جو موسم چلے گا گرمی کا وہی موسم ہوگا
نہیں بہت گرمی ہے
جی اور ناشہ واشہ ہو گیا آپ کا
جی
بے ناشتہ واسطہ ہو گیا آپ کا
نہیں نہیں اب بھی نہیں ہوا بس اب بھی اٹھا تھا گرمی اب بھی اٹھا تھا لائٹ بھی نہیں تھی
ہاں یہ گرمیوں میں لائٹ سب سے زیادہ دقت رہتی ہر گھر میں
اور دلی میں تو زیادہ ہی ہے
بہت زیادہ یہ بات تو صحیح بول رہے ہیں یہ ہر جگہ یہی پرابلم ہے
نہیں لیکن جموں میں تو پھر بھی کم ہے نا
اچھا اچھا
ہ سب سے زیادہ گرمی تو دلی میں ہوتی ہے
جی جی صحیح گال ہے
وہاں تو رہنا بھی نہیں بنتا بنے لائٹ کے
جموں میں
جموں میں تو پھر بھی ٹھیک ہے مطلب رات
اچھا دلی میں رہ ہاں اتنی گرمی نہیں رہتی یہاں دلی میں کیا بات کر رہے ہو
ہاں ہاں
ہوک ہر جگہ کا جو کنٹری جسے کنٹری چینج ہوتی جاتی ہے ہر وہاں کے لوگ بھی ایسے چینج ہو چلے آتے لوگوں کا رہن سہن جیسا رہتا ہے جو جہاں رہتا ہے اس کا رہن سہن بھی ویسا ہی ہو جاتا
ہاں وہی وہئی اور یہ پیڑ بھی زیادہ کاٹتے ہیں نا دلی میں تو ہوں وہاں تو حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے
وہاں تو وہ میٹرو وغیرہ کی وجہ سے جو نیچے سب بند ہیں اس سے بلڈنگیں بہت کمزور ہوتی ہے اور پیڑوں بھی بہت ہی کم ہ کیوںکہ وہاں شہر زیادہ بن گئے ہیں شہر کی پیڑوںڑ کی تو کا بات ہی نہیں ہے کہ کہیں پیڑ دئے ایک دو کاٹ کاٹ کے پورا شہر بنا دے رہے ہیں اسے
وہئی اور گاڑیاں بھی بہت چلتی ہیں نا وہاں
ہاں دہلی کی تو بعات چوڑی وہ تو بالکل بالکل صحی بولے جی جی
اور آپ نے ناشتہ واشتہ کیا
جی میں تو صبح ہی اٹھ جاتی ہوں میرا ناشتہ واشہ سب ہو گیا میں نے امی ابو کو بی دے دیا ہے ناشتہ بھائیوں کو بھی دے دینا ٹائم سے ہےر چی ٹائم سے ہی کرو تو زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ ان ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر سارا دن بھی خراب ہو جاتا ہے اب جس کی عادت رہتی ہے اٹھنے کی ٹائم ٹیبل سے تو وہ ہر ایک چیز ٹائم ٹیبل سے ہی ہوتا ہے
نہیں لیکن گ گرمی میں کیسے اٹھے ٹائم اپنے ٹائم سے
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ گرمی میں گرمی میں اگر جیسے کہ رات میں اپن سوورے لائٹ وغیرہ چلی گئی ہے تو اس میں دقت ہوتی ہے کہ گرمی بہت لگتی ہے سو نہیں پاتا اچھے سے انسان
بات ہے
اور پھر جب لائٹ آتی ہے تو سوتے تو پھر کافی دیر تک سوتے رہ جاتے ہیں
اسستاچ بات ہے
ہاں کیونک جو نیند رات کی رہتی ہے وہ دن کی اچھی نیند نہیں رہتی
ہ اور پھر دن کو نیند بھی نہیں آتی لائٹ
اب ان کو نیند بھی نہیں آتی اور یہ کچھ نا کچھ شور وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو ڈسٹرب بھی ہوتے اس سے
ہ وہ سردیوں میں اچھا ہوتا ہے
ہاں ریلیکس نہیں تو پور رات میں ہاں سردیوں میں تو بہت ہی اچھی اس کی بات ہی چ
لائٹ بھی نہ رہے تو تب بھی چل جاتا ہے بندہ
جی جی جی
گرمی میں تو لائٹ ہونی ہی چاہیے ورنہ ایسے نہیں بنتا
اس میں لائٹ بھی نہیں رہتا تو اپن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے کیس ہے جو بھی ہے ہاں مینج کر لیتے لیکن گرمی میں نہیں ہو پاتا مینج
گرمیوں میں نہیں گرمیوں میں تو لائٹ چاہیے ہی چاہیے پورے دن
پورے دن ہی لائٹ چاہیے صحیح بول رہے ہیں آپ
اورچھو چھوٹے بچے بھی بڑی مشکل سے رہتے ہیں پھر
بہت ارے بچے سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں بڑے تو ہوگئے کیونکہ وہ سمجھدار ہیں وہ اپنی سمجھداری دکھا دیتے ہیں کہ ہم اگر ایسے کریں گے تو بس بچے کو کون سمجھائے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے بچے کو سا انیں کو سمجھاتے سمجھاتے آدھی گرمی خود ہو جاتی ہے گرمی لگتے لگتی ہے بچوں کو آدر سمجھاتے سمجات
ابھی ابھی میں گیا تھا ادھر دلی تو میں تو چا چار دن میں واپس آ گیا اتنی گرمی اتنی گرمی او ہو ہو بہت زیادہ میرے کو سمج سمجھ نہیں آئے ادھر کے لوگ رہتے کیسے ہیں
میری بہن بھی دللی میں ہی رہتی ہے آج اس کا جانا ہی ہے دللی میں ہو بھی وہ رہتی ہیں کیونکہ ان کا کام ہی مطلب وہ گرمی والا زیادہ ہے نہیں اوے کوٹ میں میرے میرے جیجا وہ ہیں وکیل ہیں اور بہن بھائی ہای ہاؤس وائف ہےتو وہ رہتی ہے گھر ہی پہ تب وہ کہیں گھومنا نہیں ہوتا اور کبھی گھومنے گئے تو نائٹ پہ ہی نکلتی ہیں یہ لوگ
ہوں ہوں
زیادہ تر
تو وہی نا میرے کو سب میرے کو سمجھ نہیں آیا میں کیسے رہو میں تو چار دن بعد وہ واپس آ گیا اتنی گرمی وہ ہو ہو
ہاں مینج نہیں کر پائے نا آپ وہاں
ہوں نہیں نہیں میں تو واپس آ گیا میں گھر والوں کو بولا میں تو جا رہا ہو تم لوگ بیٹھو میں نہیں بیٹھتا
اچھا کہاں واپس آ گئے ہے آپ
بس جموں آ گیا نا میں
اچھا جموں آ گئے ہیں دلی سے آپ کو جمو اب جموں میں رہتے ہیں تو اب وہیں تھوڑا سا آپ کو اچھا لگے کہ وہاں اتنی گرمی تو وہی نہیں رہتا
وہی یہاں اتنی گرمی نہیں رہتے تو جہاں میرا روم ہے نا وہ مطلب تھوڑا سا نیچے ہے وہاں اتنی گرمی نہیں لگتی
اچ
کیونکہ دھوپ صرف اوپر آتی ہے نا اوپر والے روموں پہ نیچے روموں میں دھوپ نہیں آتی تو ادھر اتنی گرمی نہیں ہوتی
نہیں رہتی جی اور اے سی وغیرہ لگے رہتے تو اور بھی زیادہ نہیں آتی ہو ہوں کیونکہ گرمی میں اے سی ہی کام کرتی باقی کچھ تو کام کرتا ہی نہیں ہے
ابھی تو میں چا چاچا کے گھر گیا تھا تو انہوں نے تین تین تین تین اے سی لگائے تھے تو ٹھیک کہ مزہ آیا میرے کو لیکن شا شام کو وہ جو وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا وہی ان کا نا جل گیا تو پوری رات بنا لائٹ کے کیونکی گرمیوں میں یے بھی پروابلم ہے لوگ اے س نا ایک ایک نہیں چلاتے دو دو تین تین چلاتے ہیں تو ٹرانسفارم اتنا لوڈ اٹھا نہیں پاتا
جی
ایک گورنمنٹ کو اس کے لیئے کچھ کرنا چاہیے
جی صحیح بول رہے ہیں
کیونکی سردیوں میں تو چا
ہیلو
ہلو
ہیلو آواز آ رہی جی ہلو ہاں تھوڑی سی آواز بیچ میں رک گئی تھی آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی کیا صحیح بول رہے گرمی ہر انسان کو برداشت نہیں ہوتی کوئی کوئی ہی کر پاتا ہے لیکن جو زیادہ تر اے سی میں رہتے ہے ٹھنڈی والی چیز مطلب جگہ پے رہت تے ہیں وہ تو اور زیادہ ہی مطلب گرمی نہیں برداشت کرتے
نہیں نہیں برداشت ہوتی ہی نہیں پہلے گرمی سردی تو برداشت ہو جاتی ہے
ہاں ارے ہر ہر کسی کو سردی بہت پسند ہے گرمی بہت ہی کم لوگوں کو پسند ہے مجھے خود سردی پسند ہے گرمی نہیں پسند ہے کیونکی گرمی میں نہ کہیں جا سک تا نہ آ سکتا نہ کسی گھر میں جا سکتا نہ کسی گھر آ سکتا اور اگر جائے بھی تو شام کو جائے دن میں جا نہیں سکتا اور سردی میں کیا ہے کی کبھی بھی من ہوا چلے جاؤ اٹھ کے کی سردی رہتی ہے تو اور کہیں بھی گھوم لو کسی کے بھی گھر میں گھوم لو اور کسی گھر گھر میں
اس کا صحیح اچھا سا پتہ ہے کیا پلان ہے گرمیوں میں سارے کشمیر گرمیوں میں سارے کشمیر جاؤ اور سردیوں میں جموں میں آؤ یہی بیسٹ پلان ہے لیکن ایک اور پروابلم ہے جو کالج جاتا ہے بندہ پڑھتا ہے وہ جا نہیں سکتا
جی صحیح بول رہے ہیں آپ صحیح بول رہے ہیں جو کالج جاتا
ہاں وہی بات ہے نا میں تو پچھلی بار گیا تھا میں پوری جو یے گرمی تھی نا آدھی گرمیوں میں کشمیر رہا
اچھا اچھا میں بھی شملا گی گئی تھی دو ہزار بائیس میں گی تھی شملا وہاں کی مطلب اچھا ٹور کی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں
لیکن ایک بات ہے کش سب سب سے بیسٹ کشمیر ہے نہ ادھر نہ زیادہ گرمی گرمی تو ادھر لگتی ہی نہیں پہلی بات
لگتی نہیں کیونکی ہاں کیونکی وہ ایریا ہی ہے ایسا ہے کہ گرمی کو کوئی وہی نہیں ہے
چلو سردی زیادہ ہوتی سردی تو چل جاتی ہے کپڑے شپڑے پہنو اچھے وچھے تو چل جاتا ہے ہوں اور وہاں پے گھومنے کی جگہ بھی بہت زیادہ ہے
جی
ہ
صحیح ہولے اور ٹھنڈی والی ٹھنڈی والی جگہ میں ہر انسان کو بھی اچھا لگتا ہے یے کسی کو الرجی بھی رہتی ہے کیونکی گرمی بہت کم لوگوں کو ہی پسند رہتی ہے گرمی میں کوئی گھومنا نہیں پسند کرے گا پر سردیوں میں ٹھنڈی میں ہر کوئی انسان گھومنا پسند
گرمیوں میں پہلے من ہی نہیں کرتا نا باہر جانے کا
بس لگتا ہے کہ جہاں لیٹے ہیں اے سی میں بس وہیں لیٹ رہے جائیں بس
آمم وہی ابھی میرے پیپر چل رہے ہیں تو میں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے میں پیپر دینے کیسے جاؤں اتنی گرمیوں میں
کس چیز کا پیپر چل رہا ہے آپ کا
مطلب ابھی میں کا کالج میں ہوں نا تو میرا من ہی نہیں کرتا جی میں پیپر دینے جاؤ
یے بولیے ابھی فرسٹ ایئر ہے کیا آپ کا
ہاں ابھی فرسٹ ایئر ہے
اچھا اچھا میرا تو پوسٹ گریجویٹ ہے
جی
میرا پوسٹ گریجویٹ ہے
آ آپ کیا کرتے ہو کالج شالج ہو گیا آپ کا
میرا کالج میرا پوسٹ ہے نا میں نے پوسٹ گریجویٹ کیا ہے میں نے پی جی ڈی سی کیا ہے
جی جی جی
ہوں
ہوں ہوں
اب اب جاب کر رہی ہوں
اچھا اچھا نہیں ہم تو ابھی بہلے ہی ہیں کالج جاتے آتے ہیں یہ وہ
بالکل کیوں کی خود کو سیلف ڈیپینڈ ہونا چاہیے نا ایسے بہی پڑھائی تو انسان بہت کچھ کر لیتا پر جب کچھ پڑھائی کر کے جب کچھ کرے نہیں تو کیا مطلب ایسی پڑھائی کا اس لیے پڑھائی کر کے کچھ کرو ماں باپ کو بھی دو تو ان کو بھی لگے کہ ہاں
وہی وہی بی بعد میں شرم بھی آتی جب تھوڑا سا بندہ بڑا ہوتا ہے نا بعد میں شرم بھی آت ی ماں باپ سے پیسے مانگنے میں
ہاں یہ بات تو صحیح بول رہے ہیں تو وہ کہ اپنی ضرورتیں کی چیزیں تو اتنا انسان خود سل پہ ڈیپنڈ ہے کہ اپنی ساری ضرورت چیز خود لے سکتا ہے ماں باپ سے نہیں لیتا
جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو مانگ لیتا ہے تب شرم نہیں آتی
تو ماں باپ ہی کریں گے کیونکہ چھوٹے میں تو بچے کریں گے نہیں ماں باپ ہی کریںے کیونکے ماں باپ ہی بچوں کو اپنے پیروں میں کھڑا کرتے ہیں
ہوں ہوں دیکھتے میں میں سوچ رہا ہوں کہ پھر سے چھٹیاں پڑی گی میں پھر سے کشمیر چلے جاؤ
چلیے چلے جائیے گا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کا اگزام ہے آپ پڑھائی میں دھیان دیجیے اور اچھا مطلب اچھے بنیے اور بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کر چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ